سلام عل و علیکم السلام خیریت الحمد للہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں
الحمد للہ
ہوں کیسا رہا دن
الحمد للہ آپ کے کیا مصروفیات رہے آج
ہم تو آج بہت ہی مصروف تھے آج سارا دن پتہ نہیں ایسی بھاگم بھاگ ہو گئی بہت تھکان ہو گئی
اچھا
ایسی کچھ محنت نہیں تھی صرف کیا کہہ تے ہیں وہ دماغی مصروفیات تھے وہ چھوٹے ا ہاں داماغی نہیں جسمانی تو نہیں جسمانی جتنا روز کہتے کرتے ہیں اتنا ہی تھا آج کل کے والدین ایسے نکل رہے ہیں بچوں کو تھوڑا سا ڈانڈ دو تو سیدھا آ جاتے ہیں استادوں کو شکایت درج کرنے کے لیے ہاں اگر اگر والدین استادوں کو عزت نہ دیں تو بچ چے کہاں سے عزت دیں گے
ہاں
کم سے کم بچوں کے سامنے تو ان کی شکایت نہ کہیں کریں صرف بچوں کو ہی نیت ا بہت بڑا ہو گیا تھا ادھر ہوں
چونکو او اتنا
نظم و ضبط وہیں وہیں سے شروع ہوت ہے گھر سے ہی جب والدین اس بات کو جس بات کو اہمیت دیں گے بچے بھی اسی بات کو اہمیت دیتے ہیں نا
بالکل
سب پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے ایسا لوگ اتنی پیمپرنگ کر کے بچوں کو پالتے ہیں اتنے آرام اتنا آسائش دیتے ہیں آگے جا کر بچوں کو ہی تکلیف ہوگی اگر وہ ہو جائے تو پھر دیکھنا بھی والدین کو ہی پڑتا ہے اس لیے شروع سے زندگی میں انہیں کچھ نیچے اوپر ہو گیا ہاں
کہ کل کی پرواہ نہیں ہے اتنی دور کی سو کل کی تک نہیں سوچتے تو ان کے ان کا فیوچر کا کہاں سوچیں گے
ہمم
تخبل کا وغیرہ کچھ سوچنے کا نہیں ہے
ہوں
اب اور اس وقت کیا اچھا ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے
وہ بھی چلو سبجیکٹ ٹیچر کو نہیں وہ تو ایک دینیات کے استاد تھے ان کے طرف سے کم پلینٹ آ گیا تھا ان کے پاس اور وہ تھوڑے روب دار انسان تھے نا اس واسطے نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے اگر آئندہ ایسا ہوا تو جیل کی کمبیاں گنوا دوں گا اس طرح سے استاد کو بات کر رہے تھے وہ بھی دینیات
آپ کے آپ کے پرنسپل کیا کر رہے تھے
پرنسپل بھی وہیں تھے ان کو ان کے بچوں کی ان کے اسٹرینتھ کی فکر ہوتی ہے نا وہ بھی والدین کو ہی سمجھا رہے تھے والدین کے جانے کے بعد استاد کو سمجھا رہے تھے وہی دیکھ کے ہمیں بہت کچھ الگ سا لگا
افسس ہوا ہاں
ہوں
نہیں اگر ایسا ناگر ایسا پڑھانا ہے بچوں کو تو اپنے آپ پڑھا لو نا
ہوں اسکول چاہیے اچھی وہی بتا رہے ہیں اتنے پیسے کیوں دیتے ہیں آپ کو پڑانے کے لیے دیتے ہیں نہ کہ مارنے کے لیئے نہ کہ ڈانٹ نے کے لیے نہ کہ کیا کہتے ہیں وہ جتنا چا سیکھتا ہے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں جیسا ہم نے کورس میں نہیں سیکھا اس طرح وہ بتا رہے تھے سارے ٹیچرس سن رہے تھے اس وقت کھڑے ہو کر جتنا بچہ سیکھنا چاہتا ہے اتنا ہی سکھانا چاہیے یہ کس کو بہتر معلوم ہوگا یہ استاد کو معلوم ہوگا کہ ایک آآ والدین کو
نہیں جب بچہ نہیں سیکھ رہا ہے تو ڈرا کے سکھانا ضروری نہیں ہے ان کے حساب سے
ہاں ان کے حساب سے
ڈرا کے سکھانا نہیں ہے اگر اگر اسکول کا ریزلٹ جائے تو جائے بچہ فیل ہو جائے تو ہو جائے اس کو ایسے ہی جت چ جتنا چاہیے اتنا پڑھا کے بھیج دینا ہے اگر فیل والا بچہ ہماری کلاس اسکول میں ہے اگر پھر فیل ہونے والا بچہ اگر ہماری کلاس اسکول میں ہے تو ہمارا نام خراب ہوگا وہ بھی بولنا چاہیے نا اگر تمہارا بچہ اگر فیل ہو جائے گا تو ہمارا نام خراب جائے گا آپ اپنے بچے کو لے جائیے بس کہیں اور جس جگہ معیاں محبت سے پڑھاتے ہیں وہاں پہ ڈال دیجیے ہو گیا بات
ہوں
ارے آج کل کے پیرنٹس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نہیں دیوتا دو ہو
بچوں کو بچوں کو ان کی لاڈ پیار میں غارت کر رہے ہیں اگر مجھے پوچھیں تو کہاں سے نصب و ضبط آ جائے گا کہاں سے وقت کی قدر آیگی کہاں سے انسان کی ایک استاد کی قدر ویلیوز کب سیکھے گا بچہ اگر والدین اس طرح سے کیا کہتے ہیں وہ جو بچے کہیں گے وہی صحیح مان کر چلیں تو باقی چونتیس بچے ہیں کلاس میں سب کو آتے ہیں سورہ وغیرہ کچھ کچھ کچھ جتنا بھی سکھائے ہیں وہ استاد باقی چونتیس بچوں کا آ رہا ہے اسے صرف اسے ایک کو نہیں آ رہا ہے
ایسا ہی یہاں پہ ہمارے پڑوس میں ایسا ہی ہوا ہمارے پڑوس میں ایک سرکاری اسکول ہے ہائی اسکول ہے تو وہاں پہ ایک اپنے پڑوس کے بچے کو ڈانٹ دی تو پڑوس والی آ کے گھر میں ڈانٹ کے گئی کیوں ہمارے بچوں کو تم ڈانٹتے ہیں بول کے تو اس وقت نے وہ اس وقت سے وہ بچے کو یہ پڑھاتی ہی نہیں ہے بچے کی زندگی کس نے خراب کی
خود کے ماں باپ نے
خود کے باپا ماں باپ نے ارے جاتا ہے تو جانے دو تمام بچے پڑھتے ہیں وہ پڑھتا نہیں ہے تو جانے دو آج کل کل کل وہی وہ میڈم بھی جس جس کو جس کے پیرنٹس ابھی اسکول کو آئے تھے ہے وہ استانی بھی وہ بچے کو نہیں پڑھائے گی اس کی طرف توجہ نہیں دے گی جانے دو بھاڑ میں جانے دو چھوڑ چھوڑ دیں گے نا کون رسک لے گا جتنا پڑھاتا ہے ج ابھی اگر پڑھا بھی پڑھانا چھوڑ بھی دیں اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو تمہارا بچہ اتنا ہی سکھتا ہے اس کی کپیسٹی نہیں پول کے چھوڑ دیں گے بس ہاں نہیں ہمارے بچپن میں اگر استاد ہمیں مارتے تو
وہ ایسے کھلے سے بتاتے ہیں اگر نہ پڑھے تو نہ پڑھے جتنا وہ سیکھتا ہے اتنا کافی ہے ہمیں کوئی مارکس کی پرواہ نہیں ہمیں کوئی پاس فیل کی پرواہ نہیں ایس تی کہتے ہیں
ہوں تو بہتر ہوگا لے جا کے کہیں ورک شاپ میں ڈال دو نا کچھ کام کرنے کے لیے
نہیں ایسے بچوں کو ہم بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ارے چھوڑو بچی ہوم ورک نہیں ہوا اس کا گھر پر کام نہیں نیں اوس کااؤ کچھ نہیں کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی اس کا اثر نہ بچے پر نہ استادوں پر نہ بچوں باقی جو دوسرے بچے ہوئے لوگ ہوتے نا ان پر پڑھتا ہے وہ بچے ابزرو کرتے وہ بچے غور کرتے کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں وہ گھر پہ آ کے کہتے ہیں بتاتے ہیں پ والدین اسی طرح سے
ہوں
اگر آپ آ کر سفارش کریں گے تو ہمیں بھی استانی ماریں گی نہیں آپ آئے اسی اس طرح پیرنٹس آکے کہتے ہیں تب ہمیں یہ سارا کچھ سنانا پڑتا ہے کہ سنگ فلانی بچی کا وہ ہے فلانے بچے کا وہ ہے وہ ایسے کہتے ہیں اس لیے ہمیں ان کو اب کچھ ڈھیل دینی پڑتی ہے بہت مینج کرنا پڑتا
نہیں قسط تم کھل کے بول سکتے ہو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آرہا وہ ٹائم پاس کے لیے آ رہا ہے تمہارا بچہ جب پڑھنے کے لیے آرہے اس لیے ہم پڑھا رہے ہیں بول کے
کوئی بھی آج کل کے ماں باپ کچھ ڈرانا دھمکانا نہیں ہے پیار سے پڑانا ہے ان کو
ہمارے ہمارے پاس اتنا پیار نہیں ہے بولو نا
امم
ہمارا کیا تھا کہ پڑھائی میں نو لینینسی کچھ کچھ بھی اس
ہمیں کیا کہتے تھے اب استاد کا مار پھول کا ہار بتاتے تھے ہمارے گھر پہ اگر مار و بھی دیں تو کوئی بات نہیں اب نہیں چھو بھی نہیں سکتے بچوں کو ایسی آج کل
نہیں ایک اور بات بھی ہے پہلے زمانے میں چار چار آٹھ آٹھ بچے ہوتے تھے تو زبردستی چلتی تھی آج وہ ایک دو رکلیے رہتے ہیں
سمجھنا چاہیے اگر اتنا لاڑ پیار ان کے سامنے بچوں کے سامنے اگر کسی کو غلط قرار دیں گے تو بچے بھی وہی کریں گے نا یہ سمجھ رکھنی چاہیے اگر اس انسان کو غلطی غلطی ہو بھی گئی تو بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا وہ انسان غلط ہی غلط ہے چاہے وہ استاد ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کی بات نہیں مانے گا
وہی
ہ
ٹھیک ہے پھر کار کر کال کر لیں آپ تھوڑی دیر میں ہلو
سنوارنا ہے تو گھر پر نہیں
پھر پھر کال کرنا ہے آپ کو
صحیح راستہ کدھر ہے
ہلو ہلو سناںی نہیں دے رہا آپ کو ہاں تو پھر کال کر لو نا پھر سے کال کر لو
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ